مالک وعلیکم السلام کی سے ہو
کہہریی جاتتے ہیں جی آپ سنائیے آپ کے امی جان ابو جان بھائی جان چاچی
جی جی ہمارے سب خہریی سے یہ آپ بتیں ہمارے فیملی میں سب خری سے یہ لگ ہی رہح مت ہے
رحمت اللہ کی بالکل خدعا سب پر ہونی چاہیے
جی جی بالکل اور بتائیں آپ کی فیملی میں سب خرے ایسے
سب کہہریے اپ کھانا ہو گیا آپ کا
جی جی ہمارا کھانا ہو گیا بس کھانا کھا کے
ج آج کل کیا دیکھے نا کھانا میں بھی کھا کایا ہ بٹ آج کل اتنی ساری ملاوٹ چل رہی ہے کہ میم کچھ بھی نکالو تو ہم اتنا ہمارے لیے بر ہیں اتنی ہائی پریشر کوالٹی سے اتنی جلدی پہنچاتے نہیں کیونکہ کھانے کے اندر تو اتنی ملاوٹ آ رہی ہے کوئی سی بھی سبزی لے لو تم اس کے اندر ملاوٹ تو آ ہی گئی ہے
جی جی بالکل
سن کی جی جی بی سن کی لے لو یا د ہری سبزی لے لو کدو لے لو اس میں آئی انجیکشن کیمیکل یوز کیے ج رہے ہیں جس گئے گ شام کو ایک کلو کا صبح پانچ کلو کو ہو جاتا ہے تو یہ سب چیزیں نا بہت نقصان دائے گ ہمارے سری ڈلی میں
ہوں ہوں ہم ہاں ہمارے حساب سے یہ ہے کہ آج کے ٹائم میں ہم جتنا بھی اگر ایک نوا بھی کھاتے ہیں نا اس میں سے آ ان والا تو کیمیکل اور پردوشت ہی ہے
ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا میم جو آپ بول رہی ہیں نا ایک نمال تو یہ کیا ہے کہ یہ لوگ یہ چیز جو کیمیکل ہے یہ ہماری تمہاری وجہ سے تو ہو رہا ہے ہم تم تھوڑی تھوڑی وستو کی خاطر زیادہ پیسے کمانا چاہتے ہیں
ج
ان چیزوں کا اپیوگ کرتے ہیں بلکہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے غلط ہے کہ ہمارے دیش کے لیے غلط ہے جو انسان کہے گا وہ کتنا بیمار رہےا کتنا گرست رہے گا کتنا امون سسٹم خراب رہےا اس کا کتنی لیور کمزور پڑیں گے
ہوں جی بالکل آج کا ٹائم آ ہاں آج کا ہاں آج کال انسان کیا ہے تھوڑا سوارتھی ہو گیا ہے ا خود خ
کوڑا نمم بہ ج
ہاں اور صرف وہ خود کا ہی سوچتا ہے تو ان ساری چیزوں کو وہ نہیں وہ کرتا ہے کہ اس سے آگے چل کے کیا ہونے والا ہے اور کیا نہیں ہونے والا اور پہلے کا پہلے پہلے ہمارے امی ابو جان بولا کرتے تھے کہ پہلے ایسا کچھ نہیں ہوا کرتا دیسی کھانا کھایا کرتے تھے
دیسی کھانا لوگوار بھی ت جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا میم جو پہلے انسان تھے وہ پرسوارتھی تھے دوسروں کے لیے دعا کرتے تھے اللہ سے اور جو کام مطلب جیسے پہلے پیڑ بہت لگاتا تھا پیڑ پر بہت نربھر تھا پڑ پیڑوں کی بہت کیئر بھی کرتا تھا بٹ آج کل تم سٹی کے اندر بیس بیس کلو میٹر چلے جاؤ بیس کلو میٹر تو کوئی پیڑ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے
ہاں اسی سے اسی کی وجہ سے دیکھو ہماری ہوا بھی پردوشت ہے ا پہلے جو جی ہاں اور بہنوں کا اتنا پرکوپ ہو گیا ہے کہ کچھ کہہ نہیں سکتے ہر گھر میں ہر
آپ نے سی پر میںم ایک گھر میں دیکھیے پانچ انسان ہے نا میم تو پانچ وہ الگ الگ گاڑی سے جاتے ہیں ان کو یہ انداز نہیں ہے دیکھو پانچ لوگ جائیں گے تو ٹریفک بھی بڑے گا ٹم بھی زیادہ لگے گا خرچہ بھی زیادہ ہوگا اور ان کی سروس ٹائم سے نہیں ہو تو پردوشن بھی زیادہ کریں گی اور جو زیادہ نہیں میم جوڑ کر کوئی پانچ سو میٹر کوئی ایک کلو میٹر اگر اس جگہ کسی ایسے واہن کو یوز کرے جیسے سائیکل وغیرہ یا خود پیدل یوز کرے شریر بھی سسٹم صحیح رہےا ایمون سسٹم بھی صحیح رہ گا سواستھ بھی اچھا رہے گا اور پیسے بھی خرچ نہ ہوں گے سمے بھی بچے گا ہے نا میم
اپنے آپ نے صحیح فرمایا اب یہ بات تو صحیح کہا آپ نے پر یہ ہے کہ آج کا جو انسان ہے نا آج کا کلوگ کا وہ جی آج ہی ہو گیا ہے محنت نہیں کرنا چاہ رہا ہے تو اس کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں ہم جتنا بھی ہم بیماریاں ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کا ہم خود ہی وہ ہیں وار سمجھو یا کچھ بھی سمجھو ہم خود ہی اپنے آپ ب کر رہے ہیں
ہاں جی ہم خود اپنے یہ اپنے پیروں میں خود کولاڑی مار رہے ہیں یا سچوات د ہے دیکو صبح کون انسان ہر انسان برکنگ کے لیے نہیں جاتا ہے انسان کو یہ سوچنے تو چاہیے گا دیکھو ہم خود اگر خود کو پہلے انسان سو ورس تک جیتا تھا نا میم آج کل انسان چالیس کو لڑک جاتا ہے آگے چل کے زیادہ عمر گھٹتی جا رہی ہے کیوںکہ دیکھو جو چیز کھ رہے ہیں وہ ملاوٹ کی کا رہے ہیں جو چیز ہم سانس بھی لے رہے ہیں وہ بھی پردوشن کی کت لے رہے ہیں پردوشن کت تو پردوشن ہے نا ہمارے سانس نلیی میں جاتا ہے ہمارے پھیپڑوں ختم کرتا ہے اندر سے ہمارے جو پھیپڑوں میں پھیپڑے کینسر بنتی ج اسمتا کا روگ بنتے ہیں وہ بھی آتی ہے لیور بھی ڈیمیج ہوتے ہیں جس سے میں پاچن شکتی کمزور پڑتی ہے تو یہ میم سب چیز ہماری تمہاری وجہ سے تو ہم تم پردوشن کو نہیں روک پا رہے ہیں
جی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا
چند پیسوں کی لالچ م کر انسان پیڑوں کو کاٹ دیتا ہے بلکہ ان کو تو پیڑ لگانا چاہے پرکرتی کو ہرا بھرا کرنا چاہیے کیونکہ جو پیڑ ہے نا میں یہ ہم کو آکسیجن دیتے ہیں جو ہمارا جیون ڈپینڈ ہے اس چیز پر پھل دیتے ہیں چھایا دیتے ہیں یعنی کیا کیا دیتے پھر بھی انسان اتنا پرسوارتھی ہو چکا ہے جی فرمائیے مم
جی پرس پا نہیں سوچتے ہیں نا کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ ہے وہ ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں
بالکل آپ نہیں صحیح دیکھیے مم جو ہم بات کرے تھے فسٹ وہ ملاوٹ والی سبزی وغیرہ تو یہ دیکھو یہ ہم کھائیں گے ہم کو یہ تو بتا ہے کہ ہمارے جو پانچ روپے کی چیز ہے وہ پچاس روپئے پی جائے گی یہ نہیں پتا ہے کہ جو پچاس اس کو دس لوگ کھائیں گے دسو بیمار رہیں گے گرست رہیں گے شریر ان کا اسٹرونگ نہیں بنے گا اور د خود ملاوٹ کا کھائیں گے تو جیسا بھی انسان آج کل دیکھا دیکھھی بہت کر رہا ہے کیمیکل کا یوج بہت کر رہا ہے
ہاں پہلے لوگوال کیا ہے کہ اپنی جتنا ہوا ا ہم ہو جو جو انسان کی سوچ تھی ہاں آج کا ٹائم وہ ہے کہ خود اپنے اگر پیسے نہیں ہیں اپنے پاس پھر بھی ادار لے کے کھائے گا کیونکہ اتنا دیکھا دیکھاپ دیکھاپا میں اتنا ہو گیا ہے کہ حد سے زیادہ
بالکل میں آپ نے صحیح فرمایا یہ چیز تو دیکو ہم کو ت کو خود سیلف ڈیپینڈ ہونا پڑے گا ہم خود کومجھنی چاہیے کہ ہم جو کر سکتے ہیں پالوشن کو بچا سکتے ہیں تو ہم ہی بچا سکتے ہیں پردوشن کو مطب ہم ہم ہی بچا سکتے ہیں اور جو چیز بھلا کرنا تو ہم ہم اگر سو پیڑ لگاتے ہیں اور دوسرے سے ہم یہ بولے بھائی تو دو پیڑ لگا زیادہ نہیں
جی جی
ان سے ہم جے بولیں گے اور دو بھی پیڑ لگوا سکتے ہیں تو یہ سوچو ہم دس سال آگے کی طرف سوچ رہے ہیں
آگے کی طرف سوچتے ہیں اور یہ ہے کہ اگر ہمارے ٹائم اتنی ہاں اگر ہمارے ٹائم پہ اتنی حالت خراب ہے تو آگے چل کے ہماراری جنریشن
بچوں کے ٹائم میں بہت زیادہ جی جی ہمارا ملک تو اس حساب سے تو نشٹ ہی ہو جائے گا
جی بالکل نشٹ ہونا ہی ہے اس حساب سے تو اگر اس حساب سے چلتا رہا ہے جی
بولا ہے نواز میں دیکھیے سب کے لیے دعا دعا کریں وہ سب کی بھلائی کے کاریہ کرے تو یہی جنت ماں کے چرن میں جنت ہے نہ کہ ہم کو کسی اپنی ماں میں ٹوکر مار رہے ہیں اور دوسرے کے بعد در پہ جا کے یہ کہہ رہے ہیںےاں جنت مل جائے تو بٹ ایسا کچھ نہیں
جی جی آپ نے صحیح فرمایا یہ بالکل اللہ تعالی نے یہ سب تو بات ہے کہ ہماری جو ماں ماں میں امی ابو ہیں انہیں کے اگر جی جی انہیں
شرناوں مجھے نہات ہے
ہاں اور باقی اگر کہیں جا کر مھا ٹکیں تو وہ ساری چیزیں نہیں ہو
بالکل ماشاء اللہ آپ نے صحی فرمایا مم دیکھیے ان چیزوں سے کیا ہے کہ ہم اگر ہمیں ایسے سوچیں گے تو ہمارے جو بچے اچ ہے وہ نہیں چیز بارے میں سوچیں گے وہ بچپن سے ہی نماز پڑھانا سکھانا چاہیے بچ ان سے ان چیزوں سے ڈھالنا چاہیے ان کو ان کو زیادہ وہ بولے نہیں تو کم سے کم انواد تو کریں سنید کم سے کم رول تو اپنایں ڈسپلن تو رکھیں
جی جی بالکل آپ نے صحیح کر ہاں تو یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں ہمیں سکھانی پڑیں گی ہمیں خود اپنے بچوں کو پرورش دینی پڑے گی ان ساری چیزوں کو
ہم اپنی نہیں مم دیکھی میں ہم اپنی نہیں بلکہ اپنے جو آس پاس کے بچے ہیں ان سب کو یہی تعالم دیں گے کہ جو ہمارے گرم کے اندر ہے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ بھائی کریں گ انسان کی غریبوں کی بھلائی کریں
جی بالکل
زیادہ سے زیادہ پررچھاروپن کریں
جی جی
زیادہ سے ملاوٹ کی شوودناک ہے دیسی دیسی چیزیں کت ہم یوز کریں جیسے دودھ پینا ہے گھر کا کھانا روٹی سبزی وغیرہ نہ کہ ہم دیکھو بازار میں جا کے مارکیٹ ٹنگ کھانا کھاتے ہیں لوگ وہ بی آئی پی ہوٹل میں پہنچ جاتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ملاوٹ یکت مل رہ ہے ہم کو کتنا ہم کو ڈیمیج کرے کتنا بیمار کرے گا ن
چیزیں بہت ڈیمیج سے ہوتا ہے وہ ساری چیزیں پت ہی نہیں کتنے ٹائم پہلے ہی کا رکھا رہتا ہے پھر بھی ہم وہاں پہ جا کے آرام سے کھا کے آتے ہیں وہ بھی ا تھوڑے بہت پیسوں میں نہیں ادک پیسوں میں کھا کے آتے ہیں تو جب کہ ہمارے شریر کو اتنا ہانیکارک ہو تی وہ و خھانا بہت زیادہ
ماشاء لپ بالکل صحیح فرم رہی میم کیونکہ پھر بھی ہم دیکھو اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں اور اتنا دشت بوجن پاتے ہیں دیکو اپنے ہوٹلوں میں ان میں دیک آگو تو بوجن شام کا صبح گرم کر کے دے دیا صبح کا شام کو گرم کر کے دےجیا بٹ انسان پھر بھی اس جگہ پر اتنا آکرشت ہو رہا ہے پتا نہیں کیوں گھر کے کھانے کو اچھا نہیں سمجھ رہا ہے جو کہ اپنی بیگم یا اپنے شور کے لیے بنایا جاتا ہے تو وہ بیسٹ کھانا بناتے ہیں ہر انسان اپنے لیے
ج
تو اس پر اتنا ڈیپینڈ نہیں ایک دوسرے کے جگڑا جھگڑا کر لیں گے بٹ کھانا ہوٹل کاسے جائیں گے ان کو یہ نہیں پتا کہ ہوٹل کتنا دشت چیز ہے اپ نے دیک ہوگا میں ہوٹل میں سب سے س سڑی گلی تو سبزی وغیرہ آتی سب سے کم یوز کی جا رہی ہے م
ہاں
چل وہ بھی ٹھیک آ جائےا بٹ وہ کیمیکل کت تو ہوتی ن سب چیز
جی بالکل کیونکہ وہ لمبے ٹائم کے لیے رکھنے کے لیے اپیوگ کرتے ہیں نا تو وہ کیمیکل ڈالتے ہیں زیادہدک سے ادک
ماشاء اللہ دیکھیے میم دیکھو ان چیزوں کے پرتی ہم کو جاگروک رہنا پڑے گا اور دیسی چیز کھانی پڑے گی اور زیادہ سے زیادہ آس پاس کے بچوں کو یہ اپنے دھرم مسلم دھرم کے لیے تعالم سکھانی پڑے گی جس سے کیا ہے کہ آگے چل کے ہمارا ملک سب سے آگے رہے اججل رہے چلو آپ سے بات کر کے بہت اچھا فیل ہوا ہم کو دھنیہ واد تھینک یو خدا حافظ خدا ح اللہ حافظ